ہیلو وعلیکم السلام
السلام علیکم کیسی ہیں
میں خیریت سے ہوں آپ کیسی ہیں
الحمد للہ میں بھی اچھی ہوں ایک دم بڑھیا اور گھر میں کیسے ہیں سب
جی خیریت سے ہے سب
چلیے بڑھیا بڑھیا بس یہاں بھی سب خیریت ہے اللہ کی نعمت ہے بس
جی جی
بس اللہ اپنا اسی طرح سے نعمت بنائے رکھے سب پر
جی جی جی انشاء اللہ انشاء اللہ
ہھائی جان کیسے ہیں
جی وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا اچھا اچھا مجھے پوچھنا تھا آپ سے بھائی جان نے بھائی جان کو میں نے دیکھ دکھا ہے بھائی جان کافی اچھی شرٹس اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں بھائی جان
جی وہ یہاں پہ ہمارے ادھر تھوڑی جا کے نا دوکان ہے وہاں پہ لیتے ہیں برینڈ منڈی کر کے نام ہے تو جی
تو ہوں کافی اچھے کپڑے ہوتے ہیں میں دیکھتی ہوں شرٹ وغیرہ تو ا ریٹ وغیرہ کیسی ہے وہاں پہ
ریٹ بالکل منافس بالکل صحیح ہیں اس کے
اچھا اچھا مجھے جی جی اصل میں وہی بھائی جان کے مجھے کافی پسند آتے کپڑے اور تبھی میں نے سو چا کہ میں بھابھی جان سے پوچھوں گی کہ بھائی جان کہاں سے لےتے ہیں مجھے اپنے شوہر کے لیے لینے تھے تھوڑے نا ان کے سارے کپڑے پرانے سے ہو گئے ہیں
جی جی بلکل
اور میرے شوہر کو تو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے اللہ میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے اتنا شوق ہے کپڑوں کا اور میرے شوہر کو بلکل شوق نہیں ہے کپڑوں کا
جی جی یہ بھی کسی کسی کو ہی شوق ہوتا ہے کپڑوں کا ورنہ کسی کسی کو بلکل نہیں ہوتا
جی بلکل وہی صحیح فرما رہی ہیں آپ مجھے تو مطلب اتنا شوق ہے کپڑوں کا اتنے کپڑے ہیں میرے پاس پھر بھی مجھے وہ نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں کہ میں کپڑوں پہ تو بہت ہی پیسے ضائع کر دیتی ہوں
جی
کپڑوں کپڑے لینے کپڑے لینے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اتنے ہوتے ہیں پھر بھی لگتا ہے اور لےلوں اور لےلوں
جی شوق کے لیے نا پیسہ نہیں دیکھا جاتا پھر شوق پورے کیے جاتے ہیں
جی یہ تو ایک دم سے درست فرمایا آپ نے کہ اگر اگر یہ بات آپ میری امی کے سامنے کہہ دینا میری امی بھی مجھے بہت اس بات کے لیے ڈانٹ تی ہیں کہ تو بہت پیسے ضائع کرتی ہے کپڑوں پہ
جی امی لوگوں امی لوگ تو ایسے ہی بولتی ہیں
جی جی پر پر وہی ہے نا ہاں جی بالکل پر ہر انسان کا شوق ہوتا ہے اپنا اپنا تو کسی کو کپڑوں کا ہوتا ہے تو مجھے اور میرے بھائی جان کو ہم لوگوں کو سبھی کو کپڑوں کا ہے شوق تو مطلب لگتا ہے نئے نئے کپڑے پہنو اور وہیں مجھے شوہر ایسا ا ملاے اللہ اس کو یہ کپڑوں کا
جی
تو میں نے وہی سوچا تھا کہ بھا بھی جان سے پوچھوں گی کی شوہر کے لیے تھوڑی سی ٹی شرٹس اور شرٹ لینی تھی مجھے تو میں نے کہا چلو پوچھوں گی اگر وہاں کا مطلب ریٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو میں وہیں سے لےلونگی ان کے لیے
جی جی آپ آ جانا ساتھ چلے جانا ان کے
جی
تو لے جائیں گے آپ لے آنا کپڑے
ٹھیک ہے زیادہ دور تو نہیں ہے
جی نہیں دور نہیں ہے
ٹھیک ہے تو پھر ایسا کریں گے میں آ جاؤں گی کل کل شام کو آؤں گی تو پھر آپ بھی چلنا ساتھ میں تھوڑی سی تھوڑی پسند ہو جاتی
چل چل پڑیں گے تو تھوڑا گھوم بھی آئیں گے کیونکہ میں بھی بہت ٹائم سے گئی نہیں کہیں
تو یے تو بہت اچھی بات ہے گھوم بھی لیں گے اور ساتھ میں ہمارا وقت بھی تھوڑا سا آ ایک ساتھ کٹ جائے گا
جی جی
تو ساتھ میں کھانا پینا ہو جائے گا اور شاپنگ
تو اکٹھے چلیں گے
جی بالکل
تو میں بھی اپنے بچوں کو لے لوں گی
یے صحیح ہے ایسے بچے بھی ویسے بھی بول رہے ہیں کی امی کہیں گھومنے چلو تو اسی بہانے اسی بہانے گھوم لیں گے کچھ کھا پی لیں گے اور ساتھ میں شوہر کے لیے تھوڑی شاپنگ میں کرلوں گی کیونکی کیونکی میں میں اپنے شوہر کو نہیں لے کے جاؤں گی کیونکی وہ تو نا نہ تو شاپنگ کرتے ہیں نہ پھر مجھے کرنے دیں گے وہ لیتے ہی نہیں ہے تو اس لیے میں چپ چاپ خود ہی لے آؤں گی ان کے لیے
جی یے تو صحیح بات ہے اگر کوئی بندہ نہیں لے رہا تو اس کے لیے خود ہی لے آؤ تو یے زیاد بڑھیا ہے
بالکل پہلے بھی کتنی بار ایسا ہوا ہے کی میں جیسے اپنے لیے کچھ لینے جاتی ہوں میں انکے لیے بھی پسند آجاتا ہے تو میں کبھی ایک آدھی ٹی شرٹ شرٹ لے لیتی ہوں
جی جی بڑیا کرتی ہیں آپ
جی پھر مجھے لگتا ہے یے خود تو لیں گے نہیں میں ہی لے لیتی ہوں ان کے لیے پھر
جی
تو بس بڑھیا اور بتائیے کوئی آپ کے شادی وغیرہ نہیں ہے کوئی نکاح نہیں ہے کوئی
نہیں ابھی تو کوئی نہیں ابھی ا ہماری طرف تو کوئی نہیں ویسے تو نکاح چل ہی رہے ہیں
جی یے تو صحیح کہہ رہی ہیں ویس وہی پوچھ رہی ہوں آپ کے کہیں جان پہچان میں کوئی نکاح نہیں ہے
نہیں نہیں ہماری طرف کوئی بھی نہیں ہے تو اب آئیں گی آ
ہمم
نومبر دسمبر میں آئیں گی تو تیاری کریں گی
جی جی جی نکاح کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب کسی کا جان پہچان میں خاص کا نکاح ہو تو کتنا الگ ہی مزہ ہوتا تا کی شاپنگ کرنے کا تیار ہونے کا
جی بالکل نئے نئے کپڑ پڑے پہنو نئے نئے جوتے سب کچھ نیا نیا نئی نئی جولری لو
جی بالکل جی بالکل اور آپ نے وہ پچھلے ایک نکاح میں میں نے دیکھا تھا آپ نے بڑا پیارا وہ سیٹ پہنا ہوا تھا وہ کہاں سے لیا
جی ٹا ٹاؤن ہال سے لیا ہے میں نے وہ
بہت ہی اچھا لگ رہا تھا آپ میرے لیے بھی ایک لے لینا
جی جی لے لوں
ہوں جی نکاح کہ اب سیزن تو آ ہی رہا ہے تو میں سوچتی ہوں لے کے رکھ لیتی ہوں تو پہنا ہی جاتی ہے جوولری تو کہیں بھی
جی جی میں نا فوٹو بھیج دوں گی آپ کو تو آپ پسند کر لینا تو لے لینا ٹھیک ہے
جی جی بڑھیا بڑھیا یہ ٹھیک رہے گا اور آپ نہیں نا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں آپ اینٹی جولری لی ہے آپ نے کبھی
نہیں میں نے تو نہیں خریدی میری نند ہے نا وہ خریدتی ہیں یہ چیزیں
اچھا اچھا وہ وہی اینٹیٹس جوولری بہت چل رہی ہے آج کل اور اتنی ریٹ بھی صحیح ہے اس کے اور بہت ہی ماشاء اللہ خوبصورت لگتی ہے بنی ہوئی
جی میں میں دیک دیکھوں گی ان سے کہوں گی کہ مجھے بھی دکھا دیں کیسی ہوتی ہیں تو پھر میں بھی خرید لوں گی
جی ویسے بھی وہ تو وہ تو جو اینٹینیس جوولری ہوتی ہے نا وہ وہ کوئی مطلب ہیوی پارٹی ویئر وغیرہ اتنی نہیں ہوتی ہیں وہ تو سم سل ڈیلی ویئر والی ہوتی ہیں کہ جیسے سمپل سمپل چینین ہوتی ہیں رنگز ہو ہوتی ہیں بریسلیٹس ہوتے ہیں کڑے کے جیسے تو وہ اچھا لگ آپ اس کو ڈیلی ویئر کر سکتے ہو وہ خراب بھی نہیں ہوتی ہے پانی سے صابن سے کسی چیز سے اور ماشاء اللہ خوبصورت بھی لگتے ہیں پہنے ہوئے نا ایسے لگتا ہے کہ گولڈ کا کچھ پہنا ہوا ہے تو وہی میں تو آپ کو بولوں گی کہ وہ لے لو آپ اچھی لگتی ہیں ایک دو بریسٹیٹ لے لو چین لے لو سندر لگتا
جی شادیاں شادیاں آئیں گی نا تو پھر میں پہلے ہی سوچ رہی ہوں کہ لے کے رکھوں پھر ایک دم سے خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بندے کا لیا بھی نہیں جاتا شوہر بھی بولتے ہیں تم اتنا خرچا کرواؤ گی آپ کیا
جی تبھی تو تبھی تو بول رہی ہوں میں آپ کو پہلے ہی لے لو آپ جیسے دو تین بریسلٹ لے لو اور وہ لے لو چین آتی ہے سندر
جی جی جی کل چلیں گے نا تو پھر وہ بھی دیکھ ہی لیں گے ساتھ میں
ہاں صحیح ہے ادھر سے شوہر کی شاپنگ کرنے کے بعد یہ جوولری والی شاپ پہ چلے جائیں گے تو میں ویسے بھی ا میرے شوہر تو بس کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا ہوتا ہے ان کا وہ آ جاتے ہیں کبھی بھی کبھی چار بجے کبھی آنے والے ہی ہوں گے گھر پہ
جی ابھی تو ساڑھے تین ہی ہوئے ہیں
ہاں چار پانچ کبھی بھی آ جاتے ہیں اور دیکھو میں نے ان کو بولا تھا کہ کہیں شام کو گھومنے چلتے ہیں ساری چھٹیاں نکل گئی جوک کہیں بھی نہیں گئے ہیں
یہ بچے کہہ رہے تھے نا ہم گھومنے جائیں گے تو کہیں لے کے نہیں گے آپ کو
کہیں بھی نہیں گئے اتنا میں بول رہی تھی شوہر کو کہ میں نے کہا اللہ لے جاؤ کہیں ہمیں سارا ایک مہینہ نکل گیا چھٹیوں اور اب تو بس ایک ہفتے کی چھٹیاں بس رہ گئی ہیں تو وہی بولا تھا میں نے کہ شام کو کہیں چلیں گے تو دیکھو کہہ تو رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تو اگر جانا ہوگا تو پھر ا دیکھ لیں گے تبھی میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ اگر پاپا آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے چلیں گے پھر
جی جی یہ ب چونکہ ابا کہہ رہے تھے نا کہیں ہل اسٹیشن پہ گھمائیں گے کہیں کہیں لے کے نہیں جانا بولنے
نہیں ہل اسٹیشن کا تو اب کہیں نہیں ہے ایسے کیونکہ پھر وہی ہے خرچہ بھی ہو جاتا ہے پھر میں نے بھی منع کر دیا کہ نہیں میں نے بولا تھا کو کہ باہر اور اوپر سے موسم بھی اب دیکھو بارشیں شروع ہو گئی ہیں
جی بالکل سحی بات ہے دیکھو چھٹیا تو بہت ابھی بچوں کی چھٹیاں تو کافی ہیں ابھی
جی وہی تبھی تو بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ امی پورے مطلب ڈیڑھ مہینے کی ہمیں چھ چھٹیاں ہوئی ہیں ہم نہ کہیں باہر گئے ہیں اور نہ کہیں لوکل گھومنے گئے ہیں
پھر میں نے اسی لیے شوہر کو بولا تو شوہر پہلے کہہ رہے تھے ک دیکھتے ہیں سیٹرڈے سنڈے میں کہیں ہمارے ادھر پاس میں تھوڑا آؤٹنگ کے لیے کہہ رہے تھے کہ ایک نائٹ کے لیے وہاں رک لیں گے تو پنچ ایریا ہے پنچ
جی جی
وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ اچھا ہے تو ایک رات شنیوار کو چلے جائیں گے اور رات رک کے اتوار کو آ جائیں گے تو فی الحال دیکھو شنی اتوار کا تو بعد میں دیکھ کین گے میں نے بولا پہلے آپ کہیں لوکل لے کے چلو اتنے ٹائم سے ہم کہیں گئے نہیں ہیں
جی جی بالکل گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے بھی بندہ بور ہی ہو جاتا ہے
جی بالکل تو ابھی دیکھو اگر ابھی آ گئے تو شام میں شاید کہیں چلے جائیں
جی چلو بڑیا بڑیا کرو گی چلی جاؤ گی تو اچھا ہے تھوڑا سا بچے بھی گھوم ائیں گے ا بچوں کو کا بھی من بہل جائے گا
جی بالکل اچھا میں آپ سے نا بعد میں کرتی ہوں بات تو مجھے لگ رہا ہے شوہر آنے والے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا حافظ